ہیلو وہ آلو ولیکم السلام بھائی جان بولیے بھائی جان کیا حال چال
سب بڑیا بھائی جان سب خری کب حال چال ٹھیک ہے بڑھیا ہے آپ بتائیے کیا حال چال جی بھائی جان ابھی تو ہم کھائے ہیں ناہ ہے ابھی کھائے ہم بھجا کچوڑی گڑی تھوڑا ٹھنڈا اور یہے ہیں ابمی
ہم کائے بھ جن بھجا لچی ٹماٹر پیاز سویابین ج ا من تتی ہے خال
بھ جان بہت
جی بھائی جان بہت میٹ تھا بھائی جانت اتنا میٹر تھا کہ ہم دن کا دن کا شروعات ہی بھول گئے بھائی جان کی کتنا کسٹ میں اٹھے تھے
جی ہ لچی کہاں سے ہے لچی گاؤں کن کلا ہے کہیں اور سنا ہے
نہیں بھائی جانا اپنا پیڑ پرککھا ہے
ا اپنا پیٹ کا تھا مٹھائی ہوتی
نہ ہاں ہاں چلیے نا بھائی جان ہم تو بولے تو چالیس شملا مرچ کھا کے آیا جائے شملا مرچ ڈھونڈیے گا لو ملتا ہے بھائی جان شاید میرے حساب سے شملہ میں ملتا ہے
سمل مٹ سیمل م نا تسریے نام تو مجے تین لینگو
ہاں بھ جان کہ کہ نہیں بائی جان وہاں پہ مل ہی ہے شملا مرچ آ کا شملہ اسی کارن میں نام ہے بھائی جان کے شملہ مرچ ملتا ہے
شملہ وہاں پہ کوسا ملتا ہے بنا کے ملتا ہے کوسا وہ شملا کیسے کھاتے ہیں سر بتائیے بھائی جان شملا وہ لوگ کیسے کھاتا ہے سر بنا کر نہیں معلومات یہاں تو لوگ سبزی میں ڈالتا ہے پنیر کے
کے کھاتے ہیں بتائے کیا
ہاں بتائیے ک
آپ کو کھانا ہے بھائی جان
جانا پڑے گا سیملہ نا
نہیں بھائی جان کھانے کے لیے تو آپ کو گھر ہی سے کھانا پڑے گا زیادہ دور کالا جائیے گا ہم رہیں گے تو آپ کو زیادہ دور نہیں ن جانے دیں گے
یہاں یہاں کا یہاں کا شملہ میں ملتا ہے لیکن
اسہ نہیں کھیلا جاتا ہے جال کھیل رہا ہے ادھر نہیں مو یہاں سے ادھر نہو چپ چپ ن ل د میں کیرم بورڈ کھیلتے ہیں بھائی جان بھائی جان وہاں کا شملا میںیچ پیلا کلر کا ہوتا ا
ابھی کیا کر رہے ہیں کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں
ہاں بھائی جب کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں آپ ایک لوگ ہار رہے ہیں تو بول رہے ہیں اس طرح نہیں پلایا جاتا ہے بائی کیسے کھیلا جاتا ہے بھائی جان دو گو لائن پ دھو کے مارا جاتا ہے گوٹی کو پل گیا تھا
آجک آج تک کیرم بورڈ کھیل نہیں ہے بتائیے ک ہم بھی آئیں گے کنے آپہ گاؤ کہاں گؤ پڑے گاپ کو
زیادہ دور نہیں بھائی جان دس روپیہ لگے گا وہاں پہ جو کونا پہ بس ملتا ہے نا بھائی جان نوپکار لیجیے گا اتار دے گا
ہو ج دیک کتنے جا گؤ نام سب د کنا آائیے گا لینے ہم کو بس اسٹڈ
ہاں بھائی جان آپ بس بسوے پہ ہم آپ کو بتائیوں دیں گے بھائی جان آپ آئیے گا تو ہم کو دیکھ کے اتر جائیے گا
تو کاٹھمانڈو چلیے گا نیپال میں چلیے گا گھمانے بولیے نیپال میں گاؤ ہے وہاں گھومنے ج بہت جگہ بڑھیا بڑھیا چلے گے آپ ہی چلیے آپ تم گھا دے گا ہم بھی گھوم لیں گے دوبارہ
ہاں بھائی جان صیح بول رہے ہاں بہت سحی بات بولے بھائی ج نے تو اتنا صحی بات کہاں کہاں سے بولتا ہم کو نہیں سمجھ آیا
سیھے ہے سیکھے ہے آ ب کن کب چلیے گا بتائیے
بھائی جان دو منٹ میں کرتے بھائی جان ا کھانا پینا کھا کے بدیا سے اس کے بعد کرتے ہیں بھائی جان
آپ خانہ جا رہے ہیں رکے پھر بات کیجیے اور
ہیلو
ہاں بھائی جان ہم کو سنا ہی دے رہا ہے بھائی جان آپ بولیے نا
ہاں تو بھولے ہیں ہم چلیے امرہ گھوم کے آیا ج
وہ بھائی جان اتنا دور نہیں جانا ہے بھائی جان اتنا دور جائیے گا تو کیا بولیے گا
کہاں ہو گیا ایک بار امریکہ گھوم کے آیا جاتا دیکھا جائے ن جا رہا امریکہ میں کیا ہے ڈالر بہت بڑ رہا ہے دیکھ رہے انڈیا میں ڈالر کا ڈیمانڈ بڑھ رہا ہے نہیں کا اتنا ڈالر بڑھ رہا ہے آیا جائ گھوم کے دیکھا جائے امریکہ میں سے ہے کیا کی ڈالر کا قیمت انڈیا
جی بھائی جان کوئی دقت نہیں آپ ٹینشن مت کیجیے وہ سب کا چنتا مت کیجیے بھائی جان وہ سب کے لیے ہم ہے نا ابھی آ بس آپ بس کھانا آ بس بھائی جان کانا پہ دھیان دیجیے باقی سب ہم سے لڑ ہاں بھائی جان ہم کا نہیں س لٹ لیں گے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو ہم چھوٹے موٹے آدمی دکھتے ہیں
ہاں بہت بڑے توپ ن بھ ج نا بہت بڑے توپ ہم کو
بھائی جان اتنا نہیں بولیے توپا گاڑی ہم کو کو بلاسٹ کر دے گا بھائی جان
اب کھ نہیں جانتے آپ کتنے بڑے تیز آدمی ن اب کھ د آپ کتنے بڑے تیز
اور بتائیے بھائی جان کھانا پینا ہو گیا ہے کھانا رات کو کیا بنے گا
کھانے رات میں یہی بنے گا چکن مٹر مچھلی اور یہی بنے گا ایک ہی ساتھ کھاتے ہیں ہم دونوں چیز تو اور بولیے اور لوگ کیسے ہیں
ہا بائی جان سارے لوگ کییرم بورڈ کھیل رہے کوئی ایک گوٹی ہے بھائی جان نہیں پل رہا کیا جائے اس کو پلانا ہے کسے بھی مچ بھائی جان جیت جائیں گے ٹ ہو بھائی جان لوگ تو رہائے ہم یہ جیتیں گے دیکھیے کیا ہوتا ہے یہ گیا گیا بھائی جان مل گیا نکالو نا ج نہیں بھائی جان بہت اچھا اچھا پلیئر ہیں لیکن بھائی جان کوئی کوئی پلیئر اچھا ہوتا ہے ئی کوئی ہاں بھائی ج ہاں بھائی جان یہ تو بات ہے آپ بتائیے نا اپنے بارے میں کچھ بتائیے نا بھائی جان پھر سمے میں کیا ہوتا ہے
کرکٹ کھیل تھا یہ نہیں آتا کہ بوولے کہ آئے اپ گاؤں میں کھیلا ہے آپ کرکٹ
ہ ٹھیک ہے بھائی جان آئیے نا
تو آپ آنے میں میںتا ٹم لگ ج گ میں گاؤں میں کتنا ٹائم لگ جائے گا آنے میں جاؤں آپ یہ
زیادہ ٹائم نہیں لگے گا بھ جان قریب آدھا گھنٹہ میں پہنچ جائیے گا بھ جان ہاں بھائی جان ایگزام کا تاری چ رہ ہے بھائی جان چنتا مت کیجے کتنا روپیہ ہے بتاؤ کھیلیں گے پورا کا کھیلیں گے بیس چالیس رک جے بھائی ایک سو چالیس ہاں بھائی ج ہاں بھائی جان کھیل رہے ہیں نہیں بھائی جان وہ مطلب کیرم بورڈ کے پیسہ سے کھیل رہے ہیں بھائی ار کیا بتاؤ ریل پیسہ سے نہیں کھیل رہا ہے
ملب آپ ریئل پوسے سے کھیل رہے ہیں ہ بات ہے ر پ جی جا گے تو
جی
نا بھائی جان ریئل پیسے سے نہیں نہ کھیلنا چاہیے جوا عوا نہیں کھیلنا جوا بھائی جان بچہ کو خراب کر دیتا ہے ہم لوگ اچھے آدمی ہے ابھی بس ایسا ہی ہراتے ہیں
اور آج خراب ہے ت نا
گرمی میں چھٹی میں پارک جانے کا دل کرتا ہے
نہ لائٹ جا رہی ہے گرمی کے دن میں چلا جائے گا بھائی جان گرمی کتنی گرمی کے دن گرمی کے دن میں سے گرمی کے دل میں سملہ گھوما جائے گا
تو گرمی چل رہا ہے کشمیر جائیں گے کشمیر سنا ہے بہت فیمس ہے ہے وہاں پ میٹھا میٹھا سیوملتا ہے بولی آجاؤ کھانے اس بار چلیے گا سیو کھانے کشمیر کشمیری سفا کہ ا جائیں
مکئی کاتے ہیں بھائی جان
مکائی مکائی د صحیح بات ہے دیہات کےلوگ لدیہات کے لوگ
او بھائی جانا یہاں پہ تو یہاں پہ یہاں تو مکئی مکہ ملتا بھی نہیں ہے بھائی جان آپ ہاں بھائی نہیں بھائی جان یہاں پہ پکا کے کوئی نہیں بیچتے ملتا ہے بھائی جان مکئی
ہاں ادھر ملتا ہے یار چاہے کم ہی مل جائے مل نہیں رہا پگر
کیونکہ بھائی جان ادھر لوگ سب خود بک کہ لیتا ہے
ہاں وہاں پ مونگ فلی یہاں ماحول ملتا ہے نا کھیلوں کا ائیے اب ہلائیں گے ماحول ہوگا تب پکا کے بھی کھلائیں گے وہاں پہ تو ہر گاؤں ہر جگہ ہو ائیے نا ب ایک بات کتیا لگے ہم
ہاں ب جانی آپ کہاں سے اتنا بات سیکھ لیتے ہو بھ جان ہم کو بھی سکھائیے کہ کھیت س ہے یہ سب کہا ہے اتنا اچھا سے سیکھتا ہے کوئی بھائی جانے ویسے بتائی نا ہم بھی جائ نہ بج ہم بھی جائ نہ بجا لوگ کیسی ہے بھائی وہ بھائی لاک ڈرائی ہار جائ گے لاک ڈرائیو ب
یہ جتے بائی جائے جی جت گائ س ج ٹھ بہت
اچانک بھوت کر گیا ہے بھائی د د چ اچانک اچانک اگو لئیکے میں بھت اکھڑ گ ب جہب بولیے نہیں رہاے کچھ
کاائے ڈ ڈڑ ہار رہا ہے تھا ہارو کرن وہ بند ہو گیا ہے
ہاں بھائی جان لگ تو یہی رہا ہے بھائی جان بولیے نہیں رہا ہے کچھ بھائی جان کیا کہے ہم آپ کو
بلیے گیم میں ہار چلتا چلتے رہتا ہے ہارے یا جیتے اس میں
ت آ بار جیت کیسے چلتا ہے بھائی جان شیب جیت چلتا ہے ل گیا بھائی جان آپ کے چلتے پورا
چل گا گای آئی والا تو ہارے گا ہی نہیں کوئی جیتے گا تو کوئی ہار رہا
نہیں بھائی جان تو پورا لگیا تھا ہم کو جیتنا تھا بھائی جان آ بھائی جان پورا لے گیا اس بار آپ سے بات کرتے کرتے صرف ہوا آپ سے صرف بات کر نہیں بھائی جان ابھی فائنل کا ہوگا اب جب تک ہمم ہے ابھی ہے بس تھ آپ بات اتت کر لیے نا ا رکھھیے بائی جان تھوڑا کل لے بائی جان بع میں آپ سے بتیااتے ابھی سے نہیں ہے ہاں بھائی جان ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ بھائی جان تھوڑا دیر بعات بات کیجیے گا بھائی جان ٹھیک ہے تھوڑا کھیل لے ہاں ٹھیک ہے